ہاں سب خیریت ہیں آپ بتائیے
کیا آپ بتاؤ کیا کر رہے تھےبھی
ا ابھی دیکھو تھوڑا گرمی ہو رہی ہے باقی کہ اے سی میں بیٹھے تھے تو ابھی تھوڑا موسم کے اوپر بات کریں
اچھا
ہاں جیسے کہ دیکھیے موسٹ مچلی روپ سے ا کہیں کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ا کیول سردی سردی ہوتی ہے ن اور ہم کہیں پہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ گرمی پڑتی جیسے کہ میں بات کروں اپنے ساؤتھ سائڈ وہاں پہ مطلب اتنا ٹھنڈی نہیں ہوتا لیکن ہمیشہ مطلب آپ دیکھو گے جھاڑوں کے سمے جیسے کہ میں مہاراشٹر
جیسے میڈیم والا رہتا ہے نا ٹھنڈی گرمی دونوں
بالکل بالکل جیسے کہ مطلب میں مہاراشٹر کے آیا تھا نا تو وہاں پہ جیسے اپنے ادھر جیسے کہ یہ بہار ہوگا گیا راجستھان ہو گیا ا اتر پرردیش س ہو گیا ٹھیک ہے تو جھارکھنڈ ہو گیا ہے تو ادھر کیا ہے کہ تھوڑا سا مطلب رہ ا اس میں نا رہتا ہے مطلب اچھی خاصی ا سردی رہتی ہے نا لیکن وہاں پہ کیا ہے کہ جب ہم ایک سال رہ
ہاں جی بولیں جی بولے ہلو ہلو
ج رہی ہے
ہاں ہاں آ رہی ہے ابھی
ہاں ہاں تو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اس سمے جب سردی آئی تھی نا تو اس دوران کیا ہوا تھا کہ ہم نے مطلب جیسے سویٹر وغیرہ پہنتے ہیں اپن تو اس سمے ہم نے صرف ایک مہینہ ہی سوٹ رہا بہنا تھا
اچھا یہ ہوتا ہے نا دو تین سال سے مطلب کہ یہی ہوتا ہے کہ سویٹر میں مطلب کہ پوری ٹھنڈی گزر جاتی ہے اتنی ٹھنڈی نہیں رہتی جتنا رہنا چاہیے پہلے جیسے رہتا تھا
ہاں لیکن پھر بھی دیکھو ابھی جیسے کہ دللی میں بھی اچھی خاصی ٹھنڈ پڑتی ہے راجستھان میں بھی اچھی خاصی پڑتی ہے لیکن میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ پہلے کی تلنا میں جیسے کہ آپ بتا رہے ہو کہ پہلے کی تلنا میں ابھی جو سردی ہو رہی وہ بہت کم ہو رہی ہے مطلب کہ ہاں جس کو کلائمیٹ چینج بھی کہا جاتا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم لوگ کی اس میں تھوڑا دیکھنے کو مل رہا ہے اور ابھی کیا ہےکہ ا جیسے کہ گرمی زیاد ہونے لگ رہی ہے نا پہلے اتنا گرمی نہیں ہوتا تھا لیکن ابھی تو کیا ہے کہ زیادہ گرمی
اور اس ٹائم کچھ زیادہ مطلب کہ رہتا بھی تو ہے جون جولائی میں گرمی زیادہ رہتی ہے نا کیونکہ جانے والے
بالکل ہاں ہاں لیکن ابھی جیسے کہ مانسون کا سمے میں آ رہا ہے تو جیسے کہ ابھی فی الحال مونسون
بولے
جیسے کہ ابھی مطلب دیکھ رہا تھا میں نے جو گروپی میں پڑھا تھا تو ابھی ریسنٹلی ایک ٹیلینو ایلینو نام کا ایک وہ ہے مطلب ہوا کے روپ میں آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا تا کہ گرمی بہت مطلب کہ گرمی اس سال نا بہت زیادہ ہونے والی ہے کیونکہ وہ ایلینو آتا ہے وہ کم سے کم سو سال میں آتا وہ ٹھیک ہے پہلے بھی آیا تھا تو اس سمے بھی بہت زیادہ گرمی پڑی تھی اور اس سمے آیا ہے تو اس سمے بھی بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے
اچھا
ہاں تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ جب ایلینو آتا ہے تو اس سمے گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے اور اس کا جو ہے نا اثر نا مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ پورے اپنے پورے جو ارتھ ہے نا اس پہ دیکھنے کو بہار میں نہیں صرف اس میں پورا نا اس میں دیکنے کو ملتا ہے آپ یوروپ میں بھی دیکھنے کو ملے گا آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو ایشیا میں دیکھنے کو ملے گا یوروپ میں دیکھنے کو ملے گا افریقہ میں دیکھنے کو ملے گ امریک ہم دیکھنے کو ملے گا تو یہ جتنی بھی جگہ ہے نا یہاں پہ سب میں آپ کو ایلوونو کا اثر دیکھنے کو ملے گا سمجھ میں آیا اور جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یوروپ کنٹری کے اندر نہا مطلب میں نے سنا ہے وہاں پر میری بات ہوئی تھی تو جیسے کہ وہاں پر کیا ہے کہ گرمی بہت کم پڑ ہے ہر سال لیکن اس سال جب ہاں ہاں وہاں پہ چوبیس مطلب مان سکتے جو مطلب بارہ مہین گرمی رہتی ہے سمجھ میں آیا لیکن اس بار جیسے بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ اس بار تھوڑی گرمی ہے تو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارت کے اندر بھی میں بھی جیےبھی دللی رہا ہوں تو یہاں پر ایسی گرمی پڑ رہی ہے نا مطلب اسمے ابھی جیسے سے آیا تھا تو مئی کے مہینے میں بہت زیادہ گرمی تھی پچھلے سال سے کئی گنا زیادہ گرمی ہو رہی تھی تو یہی اب تو ابھی کیا ہے کہ گرمیوں کے دوران کیا ہوتا ہے کہ گھر میں رہو آرام سے کہیں جانا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ا گرمی کے کارن کئی
اس میں لو بھی مطلب لوگ پیڑ لگ سکتے دھوپ زیادہ لگ سکتی ہے اس میں اور بیماریاں بھی بڑھ سکتی تی ہے تو اسی لیے دھوپ سے زیادہ بچنی چاہیے گرمی سے بھی
ہاں ہاں زیادہ سے زیادہ پانی وغیرہ
بارش سو رہی ہے تو تھوڑا ٹھنڈی گرمی ابھی پڑ رہی ہے تو ٹھنڈی گرمی میں کیا ہوتا ہے اکثر لوگ کی مطلب کہ طبیعت زیادہ مطلب کہ خراب ہوتی ہے دیکھتے ہیں نا مطلب کہ ٹھنڈی گرمی زیادہ پڑتی ہے تو ہوتا ہے ایسا ہلو ہلو
ہیلو
آواز ج ٹھیک ہے
ہاں میری آپ کی آ رہی ہے میری آ رہی ہے
ہاں ہاں آڑے
ہاں تو جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ موسم کے دوران کیا ہوتا ہے کہ کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے جیسے گرمی ہوتی ہے تو اس سمے زیادہ سے زیادہ پانی کا سیون کرنا چاہیے اور جیسے کہ ہاں جیسے کہ ابھی کیا ہے کہ جیسے جب موسم پرریورتن ہوتا ہے جیسے کہ یہ ا جیسے کہ فروری اور مارچ کے اندر جب اور اگر میں بات کروں اس سمے جولائی اگست ستمبر تک تو اس میں کیا ہے کہ ہمارا زیادہ سردی بھی مطلب گرمی بھی ہوتی ہے اچھی خاصی اور سردی بھی اچھی خاصی ہوتی ہیں ہے ہاں تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ مطلب گرم پانی کا س سیون کرنا چاہیے صبح صبح جب بھی آپ کو موقع ملے کیونکہ اس سمے کیا ہوتا ہے کہ اپنا جو شریر ہے نا وہ جیسے کہ ایک ٹیپ ٹیمپریچر میں رہتا ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو فیل کر کے ہمیں مطلب کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ جیسے سردی گرمی ہو رہی تو اس کو محسوس نہیں ہو پا رہا نا کہ اصلیت میں گرمی
گرمی چل رہی ہے ٹھنڈی مطلب چل رہی ہے رائٹ ہاں ہلو ہلو ہلو
آواز نہیں آ رہی کیا
آواز بار بار بریک ہو رہی ہے
پتہ نہیں بٹ ابھی آ رہی ہے کلیئر آ رہی ہے ابھی
ہاں ہاں آ رہی
تو جیسے کہ جب ہم جیسے کہ ابھی جو میں بتایا آپ کو فروری اور پانچ کا مہینہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس دوران کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ہمیں کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے جیسے میں نے آپ کو بولا کہ کہ پانی گرم پانی کا سیون کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس ٹائم پہ پ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیمار پڑتے ہیں ہے نا مطلب ہاں جن کو ہاں بالکل جن کو ہم جیے بول د نا کہ اس سمے اب بیماری کا ریش واڑا چل رہا ہے کہ لوگ سبھی گھر میں سبھی بیمار ہو جا رہے ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بیمار ہوا پھر دوسرا بیمار ہوا پھر تیسرا بیمار ہوا پھر چوتا بیمار باروا
ایسے ہی کر کے سبھی بیمار پڑتے ہیں ایک بائی ہم سمجھیے نا ون بائی ون کر کے مطلب سبھی بیمار پڑتے ہیں
ہاں ایسا ٹم آتا ہے وہ کس لیے آتا ہے کیونکہ اس سمے کیا ہوتا ہے موسم تو چینج ہوتا ہے تو موسم چینج ہونے کے کارن کیا ہوتا ہے کہ ہم نا جو ہم جیسے جیسے پچھلا موسم ہوتا ہے اسی روٹین کو فالو کرتے ہیں جب موسم چینج ہوتا ہے تو اس دوران بھی ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا بدلاؤ کرنا پڑتا جیسے کہ ہم پانی تو پی رہے ہیں جیسے کیا ہوتا ہے کہ مان کے چلیے ابھی گرمی ہو رہی ہے
جی
تو ہم پانی تو پی رہے ہیں لیکن ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں سمھاائے گرمیوں کے تو اگر ہم وہی ٹھنڈا پانی کا استعمال اگست اور ستمبر منتھ کے اندر کرتے ہیں تو اس سے کیا کیا ہوگا اس سے ہمارے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں بیمار ہونے کے
اچھا
اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے اپ کو جیسے موسم کے اکارڈنگ ہمیں اپنے اپ کو بھی چینج کرنا چاہیے جیسے کہ ہم زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر گرمیوں میں جب گرمی گرمی پڑ ہے اور جب سردی زیادہ پڑتی ہے تو اپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو سردی زخام بخار کم ہوتا ہے لیکن ہاں اور لیکن جیسے کہ جب سردی گرمی جیسے ہی بڑھنے لگتی ہے مطلب کم ہونے لگتی ہے اور گرمی کی طرف بڑھتی ہے تو غصے میں نہ لوگ زیادہ بیمار پڑتے ہیں زیادہ لوگ اپ دیکھا ہوگا کسی کو کھانسی ہو رہا ہے کسی کو بخار ہو رہا ہے کسی کو کچھ ہو رہا ہے تو اس کا کارن کیا ہوتا ہے کا کارن یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ
ہاں ہاں
جو لوگ سمے کے ساتھ پریورتن نہیں ہوتے ہیں تو ان کی باڈی بھی سمے کے ساتھ پریوررتن ہوتی ہی نہیں ہے اس کے کارن وہ لوگ بیمار ہوتے جاتے ہیں سمجھ میں آیا اب جیسے کہ ہمارے بارت کے اندر مینلی تین پرکار کے موسم پائے جاتے ہیں اپ کو یہ پتہ ہے پہلا جو موسم ہوتا ہے اس میں زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ ستمبر اکتوبر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے فرور سے چلتا ہے پھر فروری سے تھوڑی سی مطلب گرمیاں اسٹارٹ ہونے لگتی ہے فروری سے یہی جولائی تک
تی ہے
کیا
پھر مطلب کہ جون جولائی سے بھی تو
ہاں جون جولائی کا جو منتھ ہوتا ہے اس کو ہم مانسون منتھ بولتے ہیں اگست تک یہ ہوگا گیا جولائی اگست اور جون بھی تھوڑا تھوڑا اس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے سمجھ میں آیا جس میں ہمیں بہت بارش دیکھنے کو مل ہے زیادہ بارش ہے جیسے کہ شراون منت میں آتی ہے اس میں بہت بارش ہوتی ہے سمجھ میںئے آپ اس میں بہت سارے ہم نئے پودے بھی لگاتے ہیں تاکہ اس سمے ہی زیادہ کیونکہ بارش ہوتی ہے تو پودے اس کے میں زیادہ گرو کرتے
اوکے جی جی ٹھیک ہے آپ سے مطلب یہ جان کر بہت اچھا لگا ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں
اوکے اوکے وک ویلکم
تھینک یو
اوکے اوکے